وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب خیریتے ہو
جی الحمد للہ بھائی جی آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی بہن سب ٹھیک ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے غورمصب خیریت سے ہے اور آپ کے والدین خیریت سے ہے
جی الحمد للہ بالکل جی بھائی کیا کر رہے ہو ابھی
الحمد للہ آ بیٹھے ہو ہیں مسجد کے باہر پیڑ کے نیچے پیڑ کی چھایا میں ہوا کا آنند لے رہے ہیں
ٹھیک ٹھیک جی بھائی موسم کیسا ہے
ماشاء اللہ موسم بڑا سحانہ ٹھنڈا ہو رہا ہے ہوا چل رہی ہے ٹنڈی ٹنڈی
ہاں ٹھیک
اور سنائیے آپ کے وہاں موسم الحمد للہ کھانا جو ہے ہو گیا ہمارا ماشاء اللہ ہم کھانا ٹائم پر کھا لیتے ہیں
جی جی
اور آپ کا ہوگیا کھانا
نہیں ابھی نہیں بھائی
آپ لیٹ کھاات ہو
جی بھائی جی لیٹ کھاتے ہیں
ڈہاشتہ وغیرہ کر لیا
جی ناشتہ تو ہو گیا
نہیںھائی صاب دیکھیے ضروری ہے کھانا اگر دیکھیے تو کھانا ٹائم پر کھا لے تو دیکھیے ضروری ہے تو صحیح رہتا ہے اگر دیکھیے کھانا بھوکے پیٹ اگر کہیں نکلتے ہیں ہم تو دیکھیے چکر وغیرہ آ جاتے ہیں بیماریاں کمزوری محسوس ہوتی ہے پشوں کو ناشتہ کرنا ضروری ہے
جی بھائی اور اپنے صحت کا بھی بھائی خیال رکھنا ہے نا بھائی
بی ساکک بی ساک
جی اپنے صحت کا تو خیال رکھنا ہے پورا
بالکل صحیح بات ہے بھائی صحت کا دھیان رکھنا ضروری ہے ہم یہ دنیا یہ دنیا بھاگ دوڑ کی زندگی میں جو اتنا ویست رہتا انسان کی کھانے تک اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھتے اپنے کھانے کا ٹائم ٹیبل بھول جاتے ہیں
جی بھائی انٹرنیٹ کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہو آپ سوشل میڈیا کے بارے میں
جی انٹرنیٹ جی دیکھیے انٹرنیٹ تو آج کل بہت ایک بڑھیا چیز ہے ہمار لیے اچھا وکلپ پہ ہر چیزیں جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ کوئی ٹرین وغیرہ بہت ایپس ہوتے ہیں کوئی چیز ہمیں آن لائن کرنی ہے کوئی چیز دیکھنی ہے تو نیٹ کے دوارا ہم بہت سی چیزیں مل سکتی ہے ہمیں دیکھنے کا لیے مان لو کو ٹرین کا ٹائم یا کوئی چیزیں بک کرنا ہے ٹرین بک کرنا ہے ٹرین کے ٹکٹ بک کرنا ہے اور بھی بہت سی چیزوں کا سمسیا کا سمادھان ہو جاتا ہے نیٹ سے
جی بھائی بالکل آج کل تو دیکھو آپ آج تو بہت آسانی ہوئی ہے انٹرنیٹ سے ہے نا بھائی
جی سب
آن لائن فارم وارم کچھ بھی ہو تو اسی پر ہوتا ہے نیوز ویوز بھی دیکھتے اسی پہ سب کچھ کام اسی پہ کر پڑھائی کرتی ہے اسی پہ ریلیٹیو اس کے ساتھ بات کرتے اس پہ ہے نا بھائی
بیس سب
اس سے تو بہت آسانی ہوئی
چیک سا
آن لائن جاب بھی کر سکتے ہیں اس پر اس پہ بہت فائدے ہے بھائی مگر آدے لوگ غلط فائدے اٹھاتے اس کا وہ غلط بات ہے غلط یوز کرتے
جیسے کہ بچے غلط یوز کرتے ان کو بولنا ہے بچوں غلط یوز نہیں کرتا ہے یا بڑے لوگ آگے کچھ لڑکے غلط یوز کرتے موبائل فون کو کا یہ تو غلط بات ہے ہے نا بھائی اس پر بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے ان کو بولنا ہے یہ غلط ہے امت کرو کچھ اچھی چیز اس سے سیکھو
ماشاء اللہ جی دیکھیے جناب کیا ہوتا ہے بچے کا بچے پر جو ہے ہمیں فوکس رکھنا چاہیے دھیان رکھنا چاہیے چاہیے کیا ہوتا ہے بچے جو ہے غلط لچ کا شکار ہو جاتا ہیں آن لائن گیم قلت لگ جاتی ہے اور جو ہے دیر رات تک جو ہے جب وہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو برائٹنیس زیادہ کر کے جلاتے ہیں تو آپ جانتے ہو برائٹنیس زیادہ کرنے سے آنکھوں پہ لوڈ پڑتا ہے آنکھ کیکہ روشنی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے
جی بھائی بالکل
تو دیکھیے جناب دھیان رکھیں ہم ان چیزوں کا خاص طور پہ
جی اس پر تو ہمیں خاص خیال رکھنا ہے ہے نا بھائی اور دیکھو صفائی پر بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے آج کل دیکھو آپ لوگ یہ گھر سے کوڑا کچرا نکالتے ہیں بہت پھر سڑک پر پھینکتے یا کسی ندی میں پھینکتے جو ہم پانی پیتے اس میں پھینکتے ہیں نا بھائی یہ تو غلط بات ہے اس کو کسی سیب جگہ پھینکنا ہے یا گورمنٹ نے ڈسٹ بین بنائے اسی میں ڈالو پھر گورنمنٹ کے لوگ آتے اس پر کیمیکل ڈالتے ختم کرتے وہ ہے نا اور پلاسٹک کا بھی کم یوز کرنا ہے ہے نا بھائی پلاسٹک کا تو گھر میں بہت کم یوز کرنا ہے کیونکہ پلاسٹک میں تو زیادہ بیماریاں ہے ہوتی ہے
پلاسٹک دیکھیے کہیں پر بھی دیکھیے پلاسٹک کی تھیلی پولیتن وغیرہ ہم کہیں بھی پٹک دیتے ہیں تو دیکھیے جانور ان کو کھا لیتے ہیں ان میں کوئی چیزیں رہتی جیسے کہ مانو کوئی چیز رکھ کے لایا آٹا وغیرہ لے کے آئے یا پھر اور کچوری یا کوئی س کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں تو پولیتن کو پھینک دیتے ہیں تو دیکھیے گائے جانور ان کو کھا لیتے ہیں تو کھانے سے وہ جو ہے بائی جانوروں کے آنتوں میں فصلوں میں پھنس جاتی ہے تو اسے دیکھ کے جانور کی موت ہو جاتی ہے
جی بھائی آج تو دیکھتے ہی ہو آپ لوگ کتنا گندگی پھیلاتے صفائی کا خاص خیال رکھ نہیں رکھتے بچے اپنے خاص خیال نہیں رکھتے
نہیں سب
انہیں کوڑو کچروں میں کھیلتے ہیں پھر بیماریاں بڑھتی ہے آج دیکھو آپ ہاس تو میں کتنی بھیڑ ہے ریزن یہی ہے کیونکہ بیماریاں زیادہ بڑھتی اسی لیے کیونکہ ہمیں یہ کوڑا کچرا گھر سے نکالتے کسی سڑک پر پھینکتے ہیں نا بھائی
بے تک بے تک صحیح فرمایا آپ نے دیکھی ندی نات ند تال گ ہو میں کرا پڑا کچراٹ ہاں بیس
کو آج کل کے فیکٹریاں بستی میں فیکٹریاں بناتے ہیں آج کے لوگ اس کا دھواں نکلتا ہے بیماریاں بڑھتی ہے اس سے ہ
بیمار پڑتا
اس کو کسی سیب جگہ بنانا ہے جہاں بستی نہیں ہوا ہے نا بھائی
جی جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جہاں بستی نہیں ہوئی ہو وہاں کھولےسی فیکٹریاں کمپنی وغیرہ
گھر وور میں یہ پلاسٹک جلا اس کا دھو جو نکل پھیلتا ہے اس سے بھی بیماریاں پڑتی ہے اس پر بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے ان کو دکھانا ہے یہ مت کرو یہ غلط بات ہے آپ دیکھتے ہو اگر کچھ پلاسٹک چیز زمین کے اندر رکھیں گے مٹی کے اندر وہ دس سال پانچ سال بعد بھی ویسا ہی نکلتا ہے
بسک صی ہوما اپنا
ہے نا بھائی
بالکل بالکل تو دیکھیے خاص طور پہ دھیان رکھے ہم دیکھیے کئی بار کیا ہماری عادت ایسی ہوتی ہے کہ ہم جو کوڑا وغیرہ ہے یہ ڈسٹ بین میں نہیں ڈالتے ہم نے کئی لوگ بابو کو دیکھا ہے شہر میں رہنے والوں کو مانو کہ اگر بغل میں ہو ہمارے بغل میں کوئی پلٹ کھا لیے تو کچرا اس خالی پلٹ میں ڈال دیتے ہیں ارے بھائی وہ کطرا آپ خالی پلوٹ میں ڈالو گے گندگی دیکھیے وہاں سے مکھی مچھر پن پیں گے تو آپ کے گھروں میں ہی آئیں گے آپ کے گھروں میں آئیں گے آپ کھانا وغیرہ کھاؤ گے آپ گھروں میں آئیں گے تو آپ بیمار ہوں گے وہ کوڑے کچرے کو جو ڈسٹ ڈسٹ بین میں ڈالے اور ڈسٹین ر بھی آپ جانتے ہو آج کل سرکار نے گاڑیاں لگا رکھی ر ماشاء اللہ کطرے پات کی گاڑیاں لگا رکھی ہے تو کچرے والی گاڑی آتی ہے تو اس میں کچرے کو ڈالے زیادہ دور تک نہ رہنے دے کچرے کو تو زیادہ دن سے رہنے سے کچرا جو ہے بدبو وغیر آتا کاچرا سڑنے لگتا ہے
جی جی جی دیکھو آپ لوگ سڑک پر پھینکتے یہ کوڑا کچرا اس کی سمیل جو آتی ہے اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے ہے نا بھائی اس پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے اپنے رش داروں کو بھی بولنا ہے پڑوسی کو بھی بولنا ہے
بیسب
ریلیٹیوس کو بھی بولنا ہے یہ مت کرو یہ کسی سیب جگہ ڈالو یا گورنمنٹ نے ڈسٹ بین بنائے اس میں ڈالو یا گورنمنٹ کی گاڑی آتی ہے ڈسٹ بین گاڑی اس میں ڈالو یہ تو اچھی بات ہے آد لوگ دیکھو آپ آج آج کل پیڑ بہت کاٹتے ہیں ہے نا بھائی
بی سر بی سر
آکسیجن کی لیول کم ہوتی ہے پھر جس جگہ پیڑ کاٹیں گے اس جگہ پھر دس لگانی چاہیے
سب سب صح بولے اپ
اس پر ہمیں بھائی خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ ہمیں لوگ اب اپنے پیر پر کلہڑی پھینکتے ہیں نا بھائی
جی جی صحیح بات ہے دیکھیے ہاں پھر ہمیں ہمیں کچھ پیسوں کی بچت کرنے کے چکر میں پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں تو دیکھیے اس کا خامیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے دیکھیےک میں نہیں ملےی سانس لینے میں دقت آئے گی تو دیکھیے یہ ہم خود ہی غلطی کرتے ہیں یا تو پیڑ وغیرہ ہم نہیں کاٹے اور جو ہے اگر کوئی پیڑ سوکھ رہا ہے تنا سوکھ رہا ہے اس کی جڑیں ختم ہو گئی ہو تو آپ دیکھیے اس پیڑ کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی سی بھی چیز بنانے میں یا جلانے میں جیسے بھی کی جگہ آپ پانچ پودے لگائےیں ماشاء اللہ وہ بہترین رہے گا اور جو ہے اس سے ہمیں دقت آئے گی ا چیز شدھ آکسیجن شھ دوائی ملیں گے
یہ ان چیزوں پر تو ہمیں خاص خیال رکھنا ہے صفائی پر بھی یہ پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے کیہ صفائی دیکھو آپ صفائی آدھا ایمان ہے ہے نا
ہاں
جی بھائی اس پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کو بھی بولنا ہے
بگرمایا آپ
اپنے بچوں کو بھی بولنا ہے گندگی سے مت کھیلو
دے سک
کسی صاف جگہ پارک میں بیٹھو وہیں پر کھیلو کرکٹ کھیلو والی بال کھیلو کچھ بھی گیمز کھیلو
بہتر صاف صفائی کی جگہ پہ کہہلے الحمد للہ اللہ اب رہتا ہے صاف صفائی کی جگہ پہ نالی والی کچرے والی جگہ پہ نہا کھیلے دیکھیے کطرے والی جگہ پہ نالی میں کھیلنے سے کیا ہوتا ہے وہ جو وائرس مچھر بیماریاں پنپتی ہے اور وہ جو ہمارے کپڑے وغیرہ جب گندے ہو جاتے ہیں تو ان کو دھوتے ہیں تو ہمارے گھر میں کیا پانی کو خراب کر دیتے ہیں بجبوط ہی آتی ہے ان کپڑوں کے اندر اس میں ٹائم لگتا ہے دھونے میں تو وسک تو بچوں کو اچھی جگہ پہ کھیلنے کے لیے بولے کوئی گارڈن پارک وغیرہ ہو جہاں صاف صفائی ہو ماشاء اللہ اس جگہ
خاص خیال رکھنا ہے نا بھائی
بے سب بے سب بالکل
اپنے بچوں کو پھر جب وہ شام کو گھر آئیں گے ان کو ا اچھے سے نہانا ہے ہے نا
ہاں بالکل بالکل چلو چلو آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا
سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے پھر ملیں گے کبھی اللہ حافظ بھائی
اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام